وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ-
الحمد للہ سب بڑھیا آپ کے گھروں میں امی ابو ای بھائی جان خیریت سے ہیں
اور بتائیں
جی جی ان شاء اللہ تاج کا ٹپ کی واچنگ ٹی وی اینڈ یوزنگ موبائل کہ فون اور ٹی وی میں کیا ڈفرینس رہتے ہیں دیکھیے دیک کہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہی ہوگا کہ ہمیں ٹی وی جو ٹی وی دیکھیے ٹی وی کے اندر ایک خاصیت ہے ٹی وی وہ دکھاتا ہے جو وہ دکھانا ہے اور موبائل جو ہے وہ دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں
بالکل بالکل صحی فرماے ہیں آپ ایک دمح فرما
سنا جسے کہ جیسے کہ دیکے ٹی وی میں آپ وہ پکچر دیکھیں گے جو اس پر آ رہی ہے جو کہ پہلے ہی ریکارڈیڈ ہے جو کہ پ کہ ہمیں یہ چیز آنی ہے لیکن موبائل میں ہی آپ کو جو دیکھنا چاہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ دیکھیے اور ٹی وی کا فائدہ موبائل کا فائدے میں جیسے کہ دیکھیے آپ کو پتہ ہی ہوا کہ ٹی وی ا جو ہے پاکستانی ڈرامہ نہیں آتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم وہ پاکستانی ڈرامے کو ہم موبائل پر یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ جی جی بالکل
ڈرام موبائل میں اور لیکن یہ ہے ہمیں کوئی بھی چیز کی اگر ہمیں جانکاری چاہیے وہ پہلے کے سمعے پر کیا ہوتا تھا جیسے کیا آپ کو پت ہی ہے کہ ہمارا ایک سوال کا بھیھی تو ہمیں جو اس فیلڈ کے لوگ ہوتے تھے لیکن یہ آج کے سمے میں آپ کو ہر سوال کا جواب گوگل پر یا موبائل پر مل جائے گا
بالکل بہت آسانی سے مل جاتا ہے
جی جی ہلک سی ایک ماچی سی منگوانی ہے ہوم لائٹ کی تو آپ بلنکٹ سے آرڈر کر سکتے موبائل کے یہ یہ فائدے ہو چکے ہیں آج کے زمانے میں ج یہ ٹی وی سے ہم کسی کو کال نہیں کر سکتے بات نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ لیکن موبائل پر ہم کال کر سکتے ہیں گفتگو کر سکتے ہیں اپنی خالہ کے ساتھ
بالکل بالکل آپ اپنی اپی کو فون لگ سکتے ہیں اپنے بھائی جان کو فون لگا سکتے اور جو آپ نے بات کرنی ہے وہ بات کر سکتے ہیں اگر آپ نےوں نے دیکھا نہیں ہے بہت دنوں سے تو آپ ویڈیو کال کا یوز کر سکتے ہیں
دیکھیے ٹی وی کے اندر بھی ایک اچھی خاصیت ہے دیکھیے ٹی وی کے اندر تو دیکھیے آپ کو جیسے آپ کو ٹی وی کے اندر چینلس مل جاتے ہیں اس پر پکچریں پہلے سے ہی ہوتی ہیں اس پر ایڈ دیکھنے پڑتے ہیں لیکن یہی موبائل کے اندر آپ کرپشن لے کر ان ایڈوں کو نہ دیکھنا چاہے تو نہ دیکھیں
بالکل بالکل ایک آپ نے چیز اور کا دھیان دیکھا ہوگا آپ موبائل کو اپنی آنکھوں کے بہت پاس نہیں لا سکتے ٹی وی کو سوری ٹیلی ویژن کو اور موبائل کو اپنی آنکھوں کے پاس بہت ل سکتے ہو آپ جس سے آپ کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں
جی جی ٹی وی کا یہ فائدہ ہے کہ ٹی وی کو دور سے دیکھا جاتا ہے اینڈ اس کی اسکرین اتنی ہارم فل نہیں ہوتی ہے آنکھوں کے لیے لیکن یہیں پر موبائل کی ایمولیٹ ڈسپلے
جی جی
سے نظر کمزور ہوتی ہے اور ان کا آنکھوں پر سیدھا آخر ٹیڑھی ہو جاتی ہیں
اثر پڑ جاتا ہے بالکل آ آپ نے دیکھا ہوگا ڈارک سرکل آنکھوں پہ چشمہ لگنا اس طرح کی جو بیماریاں ہیں بہت نارمل ہو چکی ہیں اب
نارملی دیکھیے نارمل یوج کی پہلے کے سمے میں کیا ہوتا تھا کہ چالیس پچاس سال کے بعد یہ بیماریاں لگتی تھیں ایک آدمی کو انسان کو- تو آج کے زمانے میں آپ کو دکھاؤ گا کہ ہر چھوٹے بچے کو جو- ٹی وی اور فون کا یوز زیادہ کر رہا ہے اس کی آنکھوں کے نیچے کالے گڈھے آ گئے ہیں اسے- چشمے لگ چکے ہیں ان کو لینس لگوانے پڑ رہے ہیں ان کو- کو موت یا بند تک کی بیماری ہو رہی ہے-
بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں ایک دم- صحی فرما رہے ہیں آپ کی آج کے ٹائم پہ یہ بیماریاں بہت- آرام سے ہر بچے کو دکھ جاتی ہیں-
دیے اگر ٹی وی کو یوز کرنے سے دیکھیے ہمارے پاس- ٹی وی کا یوز کرنے سے تو دیکھیے ٹی وی پر ناٹک آتے ہیں اور ناٹک کیا-
کھانا پینا بھی سمے سے نہیں مل پاتا- اور اس لیے ٹی وی کو تھوڑا اگنور کرتے ہیں ہم-
بالکل- بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں ہم- ایک بار کو ہم اگر ٹی وی دیکھیں گے تو وہ نارمل مان سکتے ہیں لیکن اگر آپ موبائل یوز کرتے- ہو تو وہ بہت گندی بیماری آ کو لگ سکتی ہے عادت پونچ کی-
جی- جی لیکن دیکھیے موبائل کو یوز کرنے سے بیماریاں لگتی ہیں- ب کے فائدے اپنے ہی فائدے ہیں-
بالکل- بالکل
اگر اب موبائل سے بڑھیا چیز کوئی نہیں ہے وہ ایک طریقے سے ساتھی ہے ہمارا- جو ہر مصیبت کا حل موبائل میں مل جاتا ہے-
بالکل- بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ فون سے آپ بہت کچھ کر سکتے- جو آپ کو کچھ سیکھنا ہے تو آپ فون سے سیکھ سکتے ہو-
جی- جی- جی آج کل تو دیکھیے- کیب آ جاتی ہے اوبر ہیں یہ سب چیزیں کہاں ہیں یہ فون پر ہیں سارے ایپ ہیں آرڈر کرنا ہے پ فون سے کر سکتے ہیں آپ کو کہیں جانا ہے آپ فون سے اوبر کر لیں- ریپڈو کر لیں آپ کو بس پہ کہیں جانا ہے آپ ریڈ بس کر لیں آپ کو کوئی بھی چیز-
بالکل- بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں-
سال کا جب ای بیی ٹی اے آئی جیسے آپ کو ایپ پر مل جاتا ہے ان کی ویب سائٹسہ ملتا ہےیکے گوگل پہ- ہر سوال کا جواب ہے جیسے کہ آپ سے اگر چائے نہیں بنانی آتی آپ کو- گوگل بتا دے گا کہ دو لوگوں کی چائے کے لئے کیا کیا ڈالنا پڑے گا-
جی- جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ-
جی, دیکھیے- دیکھیے موبائل یہ سب چیزیں کہاں- ہاں یہ موبائل یوزنے کے کئی سارے فائد ہیں اور اس کئی سارے نقصان بھی ہیں جیسے کہ آپ کو بتا آنکھوں پہ اثر- پڑ جاتا ہے ڈاک سلکس آ جاتے ہیں نیند نہیں آتی ہے- کیونکہ آنکھیں درد کرتی ہیں پل کےیں درد کرتی ہیں دن میں پوری رات- فون چلاتے ہیں آج کل کے بچے تو پل کےیں درد ہوتے- ہیں پھر مالک انہیں کہتا ہے کہ چلے جاؤ نوکری سے نکال دیا-
بالکل- بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ- بالکل- بالکل صحی فرما رہے ہیں آپ
جی- جی یہیں پہ اگر ٹی وی دیکھتے ہیں آپ- تو ٹی وی دیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی کو اگر آپ س-
بالکل- بالکل ٹی وی سے تھوڑا آپ دور ہیں تو آپ تھوڑا آنکھوں پہ- کم اثر پڑے گا آپ کی اگر آپ بہت زیادہ- پاس ہے موبائل کے تو آپ آنکھوں پاسر پڑے گا ہی پڑے گا اور آپ ایک چیز اور دیکھ- ہوگی بچے تو بچے گھروں کے بڑے بھی موبائل یوز کرتے ہیں- برائٹنیس فل کر کے جس سے انیں بہت آنکھوں میں ذرا- چھیگ ہونے لگ جاتی ہے کھچلی ہونے لگ جاتی ہے آنکھوں میں
جی جی جی الحمد للہ الحمد للہ دیکھیے موبائل کا ایک ایسا نشہ چڑھ چکا ہے بچوں کو ایسا زہر لگ چکا ہے بچوں کو بچے اپنے امی ابو سے لڑنے لگ جاتے موبائل کے لیے جب کہ موبائل کا یز مان لیا فائدے کے لیے ہوتا تا ہے لیکن استی وہ لڑیں
بالکل بالکل اگر گھر والوں نے فون نہیں دیں گے تو وہ گھر والوں سے اتنا وہ کریں گے کہ بس آپ یہ سمجھ لیجیے کی بتمیزی بولنا ان کا شرع ہو جائے گا انہ تعلیم کری ہے یا نہیں کری ہے وہ سب سائڈ میں ہی رہ جائے گا
ان میں ساری پڑھی رہ جائیں گی اور وہ تالیاں بجنی رو جائیں گی بول کے بالکل بالکل
بالکل بالکل صحی فرما رہے ہیں آپ بالکل بالکل وہی نا بس جی جی فرمائیں
ٹی وی کا یوز دیکھیے بہت زیادہ کر ٹی وی کو دیکھنا چاہیے آپ کو
جی جی ٹی وی دیکھنا چاہیے لیکن ٹی وی بھی آپ ایک حد تک ہی دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو ٹی وی بھی نہیں دیکھنا چاہیے
یہ آواز نکالے گا پھر جل پری ہی والا کارٹون آ جائے گا
جی جی یہ بہت صحیح فرما رہے ہیں آپ یہ چیز تو بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے
جی جی جی بچے کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا کارٹون دیکھتا ہے اور اگر ٹی وی دیں گے تو وہ دور دیکھیں گا اگر ہم رموٹ کو تھوا اوپر رکھ دیں گے تو وہ ریموٹ نہیں اٹھا پاتا
بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بہت صحیح بات کر رہے ہیں آپ ایسا ہی ہوتا ہے
جی جی دیکھیے اگر آپ یہی تو میں کہہ رہا ہوں اگر بچوں کو ٹی وی دکھائیں زیادہ سے زیادہ انہیں فون میں اس کی عادت کم ڈالیں انہیں آھا گھنٹہ ٹی وی دکھایا کرے دن میں ان سے کہیں فون نہیں ملے گا کیونکہ دیکھیے فون چلانے کی جو لت ہے
ہاں جی جی بہت صحیح فرما رہے آپ بہت صحیح فرما رہے ہیں آپ
جی جی الحمد للہ
وہی نا اگر آپ بچوں کو موبائل نہیں موبائل نہیں دیں گے تو پھر وہ آپ کی ساری تعلیمیں نکال دیں گے آپ اپنی بھی اور آپ کی بھی
جی جی بچوں کو فون نہیں دینا چاہیے تبھی تو دیکھیے اگر دیکھیے فون کا یوز اپنے یوز ہیں فون کے دیکھیے آپ کو جیسا کہ آپ کو پت ہی ہوگا کہ فون کے اندر کتنے سارے ایپ آ گئے ہیں کتنا بزنس فون پہ ہی ہو جاتا ہے آج اس زمے میں کتنی ساری کالنگس جو بھی کام ہوتے ہیں سروس پرووائڈ فون پر ہی ہوتی ہے
بالکل بالکل آپ صحی فرماے ہیں آپ کچھ بھی چاہیے تو آپ فون سے آرڈر کر سکتے ہو کچھ بھی آپ کو پرابلم ہے آپ فون میں کر سکتے ہو
الحمد للہ الحمد للہ آپ کی عادت ہو سک چاہیے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوا
آپ کو پت ہی ہوا دیکھیے جیسے کہ کوئی بھی کمپنی ہے ٹی وی ہے آ نے کوئی این سی ڈی لے رکھی آپ نے مکسی لے رکھی ہے آپ نے انڈکشن لے رکھا ہے آ نے موبائل فون لے رکھا ہے ان سبھی کی سروس آپ کو فون پر ہی پرووائڈ ہو جائے گی ایک کال پر وہ بندہ آپ کے گھر آئے گا گیزر صحیح کر کے چے جائے گا آپ کا واٹر وہ جو پیور ہے وہ صحیح کر کے چلے جائے گا دیکھیے ایک فون پر سارے کام ہو جاتے ہیں اور فون اتنا زیادہ اچھا یوز دیتا ہے یہیں پہ ہم ٹی وی پہ کسی کو کال نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے وہاں پہ صرف ایک دو تین ناٹک آتے ہیں جو سسرال سمر کا اور کسی سے نئے ناٹک وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس گھر کی لڑائیاں
کو بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہمارا بھی تھوڑا کولر ابھی خراب ہو گیا تو ہم نے بھی انہیں فون کیا ہے وہ بھی ٹھیک کرنے آئیں گے ہمارے یہاں بھی
جی جی جی ایک کال پہ آپ کو سروس پرووائڈ ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز ہے آپ کہیں بھی کوئی چیز خراب ہو رہی ہے کوئی صحیح آ رہی ہے آپ فون پہ اس کو صحیح کروا سک ہیں دیکھیے جیسے کہ کہ میں ابھی تھوڑے ٹائم پہلے میں نے جی جی تھوڑے ٹائم پہلے میں نے پی سی لیا تھا جی تو پی سی میں مجھ سے کچھ ہو نہیں رہا تھا سافٹ ویئر خراب ہو گیا تھا کوئی دقت آ گئی تھی تو میں
جی جی
فون کرا انہوں یہ ا ٹچ کر وٹ کریے اور ہم نے کر لیا اگر نہیں ہوتا فون تو انہیں بلانا پڑتا ان کا کرایہ بھاڑا پھر وہ آتے کرتے پھر وہ پیسے مانگتے
بالکل اور پھر یہ آپ یہ کام ٹی وی سے کر ہی نہیں سکتے
ٹی وی سے ہم یہ کام نہیں کر سکتے ٹی وی میں بس ہم ناٹک دیکھ سکتے ہیں دیکھیے اور آج کل تو آپ کو پتا ہی ہے کہ ٹی وی میں بس پکچریں وکچریں آتی رہتی ہیں اور دیکھیے دیکھیے فون میں کوئی بھی پکچر ہو آتی ہے تو ہمیں جلدی دیکھ سکتے ہیں لیکن ٹی وی میں پکچر بہت بعد میں آتی تی ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے
جی جی
جی جی اور بتائیں آپ چلے ٹھیک ہے پھر لگاتے
اچھا نہیں لگتا کیونکہ اب ہم جی آپ سے بات کریں بہت اچھا
خدا حافظ